کے پہلے والے
ا ہل
بلی واللی گ کیا ہوا
ہو گئی نا
کیا مطلب پوری دس منٹ کی ہوگی تھی
ہاں زیادہ ہوئی تھی جسے بھی
ہاں اس نے نہیں بولا بائی اٹک گی میں نے کہ اٹک گی تو اس کو ایڈٹ کراؤ گے آفس
نہیں نہیں نہیں نہیں ہو گیا ہو گیا
اس کو اس کو کر دیں اس کو پورا کر دیں پھر پوبول جان سے ملے
آ
پوپا جان سے ملے
آم
روبری بی نہیں ہوتے مرے ت ہمیں روبرو نہیں ہوتا
باں پھر ہوئی تھی نا وہ ت م ت
کیسی ہے طبیعت وغیرہ ان کی
ابھی تو کافی ہ بچے مطلب ٹھ اب ہے
اچھا اچھاا ٹھیک ہے مطلب زیاہ نہیں رکشا والی تو بات نہیں ب سریس ہو
ہاں زیادہ وہ نہیں ہے ان کے پاس کہ ن تھوڑی پئی ہے اس
ہ آواز کا بھی دن یدی یار ایک تو اس میں کیا اسپیکر کا آپشن نہیں دیتے ا بلوٹوتھ کو لگاتے نا تب پر پر آواز نہیں آتی
اب دیکھو جناب آواز میں تھوڑی آئی
ہاں اب اچھیی آ رہی ہے تو کیا پہل کیا ب ڈوھ لگا رہا تھا کیا
ہاں اوولو رہا
اس پہ اس پہ اچھے سے ہوا نہیں آتی بول تو میں رائی کر سگا پلین چیز ہوگا اس پہ اس پہ کہ دیتی نہیں ہے بلٹو ایئر فون سے بچھی آواز نہیں آتی
ہوں اور کھانا وانا کھا لیا جناب آپ نے
ارے جناب ہم تو کب کے فری ہو گئے
ہوں
ہمارا ٹائم آر ج کے آس پس ہو جاتا ہے
ہاں
تاکہ بھیھر پراپر پانی وانی پینا ہو جاتا ہے اچھے سے
ہاں وہ صی والار
کیونکہ پہلے تو کیا ہے ہم بارہ بجے تک سوتے تھے لیکن اب کیا ہے کچھ ٹائم سے نا گیارہ بجے کا ٹائم کرتے ہیں میں نے گیارہ ساڑھے گیارہ
ہاں وہ صحی ہے اس میں کہنا صح بول رہے ہو آپ پانی وانییناا سے بھی جاتا ہے پھر
ہاں پھر کیا صبح چار بجے جل ج اٹھتے ہیں نا
ہوں
پھر جیسے بارہ بجے لیٹتے ہیں تو پھر نیند آتی ہے ایک بجے تک تو پھر تین گھنٹے سو پاتے ہیں پھر
رنگ ونگ جاتی ہو کیا آپ
ہاں صوبح چارجے جتا ہوں نا
ہوں
ہوں
بڑھیا ہی گلی بھی چییکا چاہے
اوک ن یہاں سے موگی بال جی ہے تو وہ تین پوائنٹ ایک کلو میٹر پڑتا ہے
ڈیلی صبح تین کلو میٹر جانا ہےناا
اور کیا ہے پریکٹس تو رکھنی پڑتی ہے نا کیونکہ پھر ماں دقت آتی ہے پھر
ہاں صحی بات
پہلے ایسے نارمل ایسے بھی باڈی کے لیے اچھا رہتا ہے فٹ رہتی ہے باڈی وغیرہ
ابھی ویسے بھی آپ کو تو گھومنا پھرنا ہی پھر آگے وہاں
ہاں وہ تو ایکچولیم کہ تھاا پہے اٹک چ لے گے تھے تو اس اب تو اٹھارہ کلو میٹر ٹریک ہو اس ٹائم چوبس کلو میٹر کا ٹریک تھا تو لاسٹ میں چڑھتے چڑھتے ایسی حالت ہو گئی امبیرو ج کے درشن کرنے بھی نہیں گئے اوپر
ہوں
توی آ تو گیت اب بھی پچھلی بار ہم ا منات کے ہیں نا تو میں پوریاری سے گیا تھا کیونکہ وہ میں فروری سے مارچ سے گوم رہا تھا پچھلی بار بھی مارچ سے گھوم رہا تھا تو ایسی پریکٹس ٹھیک ہے مجھے محسوس ہی نہیں ہو اتنے کلو میٹر ڈیلی
وہ صحیح ہے اس میں کہ نا تھوڑی اپنی لنگس وغیرہ بھی صیحاتبھی دوڑ کرنے وغیرہ سے
ہاں دو ن ش ہو ج گ کیا ٹم تو میں سے پیدل ہی آتے ہیں کی ادھر کیا ہے دوستوں مل جاتے ہیں گھر باتیں کرتے ہوئے لیکن ج ٹائم پھر کیا ہے تھوڑی رنگ کر لیتا ہے بیچ بیچ میں اس سے تو ساس فھول ساس پھولتی ہے تو اس پہ مجبوط ہو جاتی ہے تھوڑے بہت اورڑ کے
ہ بی اس کے نا یہ آ وہی سانس کو بھی جسے دوڑ ن جو سانس پولتی ہے اس سے مبط ہوتی ہے فیڑ اپنے
ہاں تو اس اس لی پھر کیا ہے تھوڑے بہت پہل تو کیا میں چھوٹی چھوٹی دیتا تھا اس سے کیا فرق نہیں پڑتا تھا پھر میں اس سے فرق نہیں پڑا تھ تیز دیں تاکہ دو سو میٹر کی چار سو میٹر کی تیز دیں گے نا تو سانسھولے گ جلدی تو پہ ج ایسے ہم ٹکڑوں میں دینے لگ گیا پھر بیچ بیچ میں
ج کیسے بھی لوا آپ ج
ہاں نہیں تو نہیں پچھلی بار جناب کیا ہوا ہمارے سرےی دکھت اتی
ہوں
پیدل چل کا محسوس نہیں ہوا لن جیسے وہاں پر پاڑوں پہ چڑتے تھے نا
ہوں سانس کی پرابلم آتی ہو کیا ہاں
کہا نات تو کیا اکسیجن لے ڈاؤن ہی ہے لیکن امر ناتھ پہ کیا ہے ادھر پل گام سے مطلب اپ جیسے جتنا اندر آگے چلے جائے گا نا جیسے شیشنا کے بد اپ کراس کر لیں گے نا پھروکسیج ل ادھر ہے ہی نہیں
ہے نہیں اورر
اس لیے تو وہاں پ تمہیں کوئی چیٹی چیٹا کیڑا کیا بولتے سانپ کچھ بھی نہیں دکھے گا
ہ
کیونکہ وہاں کیا ہے گیارہ مہینے سے تو برف ا سے ڈکا رہتا ہے
ہوں
ایک ڈیڑھ دو مہینے کے لیے برف ہٹتی ہے اب پوری جوب برف سے ڈکی رہتی تو پیڑ پودے کچھ ہے نہیں تو وہاں تو آکسیجن ہے ہی نہیں بالکل بھی
ہاں صحی بات ہے ر جب پیڑ پودوں گے ا بھی تو آکسیجن ہوگا
جیو جنتو کہاں سے کیڑے مکوڑے کچھ بھی پیدا ہوں گے وہاں پہ اس لیے وہاں پر مچھر نہیں ہے مکھیاں نہیں ہے چیٹا چیٹی نہیں ہے کیڑے مکوڑے سانپ کچھ بھی نہیں ہے کسی پرکار سے
آپب یہ ٹوٹل کتنا قرضہ آ مطلب بھی شاہید گھوم نہیں آتا
پندر پندرہ ہزار جبہ
پندرہ ہزار کا
جس میں سب کچھ بڑھ تھا نا مطلب یوں کچھ کہ بھائی کہئی کچھ نہیں سب
اس میں امر ناتھ امر ناتھ تو یہ مانوم نمل چ سھ سات ہزار کے آس پس مان لو چھ کے آس پا مان لو
نہیں جیسے کہ کیدار ناتھ گم کےنا ہے اس کا کتنا ہوگا
ہو جائے گا سات آٹھ ہزار میں
ادھر کیدار نھ کاھائی
کیدار ناتھ کا بھائی یوں ہے تم ادھر چلی جاؤ گے نا تو کیدار ناتھ سے تم بدری ناتھ بھی جاؤ گے نا تو ہوگا کیا ایک دن ایسٹا جائے گا دو دن ایسٹا جائیں گے کرایہ اور ایڈ ہو جائے گا تو دس ہزار میں فری ہو جاؤ گے تم
ہاں یہ تو ہے اھر تو بھی وہ تو وہ وہ بھی تو ترریو وگ وغیرہ ای سا کچھ
وہ چار دھام میںاں پھر وہ تو چار دھام پورے آگئے چھوٹے کی اس میں وہ گنگوتری یمنوتری بھی ہے وہ تو میں چھوڑے آیا تھا وہ تو پھر تمہ خلا جان کے ساتھ بھی جائیں گے کبھی اس سال تھا پہلے پلان ہاں اس سال ہی تھا پلان تو پہلے میرا پھر وہ کیا ہے ہمارے سزاد صاحب ایلےتے نہیں میں نے کیس کے آدر ڈال دی تو لے چل گرمی میں ہونا پتا منا نہیں جاتی ہم
صیح بات ویے بھی م پورا فیم لکھ ساتاں پورے کہیں کوئی جا ہو وہ فیم لکھ سات تو جانا پھر پڑے رہتے ہے
نہیں جیسے ہمارا جو گروپ ہے ن ہم جے ہیں نا تو ہم سب تینوں فیملی لے کے جاتے تھے تف
ہاں وہ صی رہتا بھییر
ویسے ہی ہے کیونکہ وہ جیسے میرے وہ سات والے ہیں نا وہ تو چار دام چوٹی کر چکے ہیں
ہاں
وہ میرے مطلب وہ آٹھ بڑے کیا بولتے جوترلنگ بھی کر چکے ہیں وہ
ہوں
بڑے وہ چار دام ہے وہ ان میں ان کے رامیشورم با یہ اور تینوں وہ بھی ہو گئے ان کے
ہ ان گ تو وہ سی ب ہے
تو وہ میں ایک اور نے ہمار ایسا تینوں تو کر ہم تینوں فیملی سے ہی جاتے ہیں لیکن یہ سزاد صاحب رہتے نہیں ہیں اس لیے اب اس سال پوسٹ پین کر دیا اب ہو سکتا ہے اگر لانی ہ تو ستائیس سےیا اٹھائیس میں چلے جائ
ہاں ا محنج چالو تو محن ہی کر ا
پلان تو یہی ابھی جہاں تک ٹریک کر سکتے ہیں نا جہاں تک اچھا ہے کیونکہ ٹیکنگ کا مزہ ایک کیا لگی ہے
سی باز
فیملی کے سات کیا ٹریکنگ ایسی نہیں ہوتی لیکن جیس اپ یار دوستوں کے سھ ٹریکنگ کرتے ہیں نا تو پھر اس کی ہی بات کیونکہ اس میں ایک تو کیا اپن سیفٹی کے طور پہ بالکل فری رہتے ہیں
صحیح بات ہے صحی بات ہے
تو ایسے کیا ہے مطلب ساتھ میں اگرسے محترم اپنے ساتھ رہتے تو پھر کیا ہے تھوڑی وہ فکر رہتی ہے اننوگوں کی
ہھر سیفٹی کا تھوڑا ر چیز میں ہر چیز میں یہ دیکا یہ دیکھا ہو سب دیکنا پڑتا ہے
اور ماں ایسے بےفکر ہے ہیں گھومو پھرو بات کرو انجوائے کرو کسی بھی طرح سے ہر طرح سے مست
کہاں بھی رہو کوئی س بھی ہوٹل میں ملے کوئی س میں اس کی چنتا نہیں تھی پھر وہاں پہ ب
تو اس پرکار پ کیا ہے وہ بڑھیا رہتی ہے پھر اس لیے ہم سوچ رہے ہیں بھائی ابھی سے ٹریک کر کے پھر ہی رہ ہیں اما ہمارے ساتھ جا چکی ہے تو سب کچھ جانتے بھی ہیں
ہوں ابھی اس کا یہ تھوڑا پر بھی پڑتا جسے ا ک چیزیں جانتے نا کھولتے ہیںا تو
و کہ دوار پلے جا چکیید تو وہ جس ہوٹل میں رک تھے نا وہ ہوٹل میں ہم گئے تو وہ ہوٹل اتنی اچھی لگی کہ اس اسٹیشن کے مطلب کیا بول پچاس میٹر بھی کیا بولو بیس میٹر ہوگی وہ وہاں سے تو ہوٹل ہے اور جو ہاں اور دوسری چیز جو وہ اس کا بھی وہ آر ایف ڈی کارڈ بنتا ہے نا وہ بھی وہاں سے پچاس میٹر ہی ہے
ہاں مطلب ایک دو بار ہو جانے سے کہ نا تھوڑی وہ نالج بھی جاتی ہے اپن بول سکے کے بارے میں
ویشنو دیو چھو دیتا ہے کہ وہاں وہ ویشنو دیوی کرریب نا ہے تین کلو میٹر ہے تو وہی تو ویشنوی چھڑ دیتا ہے فون کرتے ہیں واپس لیےنے بھی آ جات ہے وہ وہی اب ہوٹل میں جیسے کھانا اچھا نہیں ملتا تو ہوٹل جیسے جی شام نہیں، نہ دوڈاے
ہوں
تم کھانا بھی کا ہو اچھے سے
ہوں
رینٹ بھی ٹھیک تھا ہم پانچ جنے ہزار روپئے پر ڈے میں رکے تھے وہاں پہ ہاں مطلب تم دو جنے روگو کیسے رو روم کا رینٹ ہزار روپئے کتنے بھی روگو
ہاں صح ہے ر تو ہو وہاں بھی تو لیں گے بھی صحی اتنا تو پھر
تو سیفٹی بھی اچھی اس میں پلے دو بار دات جا چکی ہے وہ تو تیسری بار ہم گئے تھے اب وہ ہمیں اچھے سے یاد ہوگی اس بار بھی جائیں گے ہم اسی میں رکیں گے واپس اب
ہاں اس چیز کی نالج بھی رہتی ہے کافی پ وہ اپن گ بھائی یہاں یہاں کیا ہے کیا نہیں
ٹریک کر لے دو اچھا رہے گا
پھر بعد میں ملے پوری فیملی کےاتھ جاؤ آرام سے
ہاں پھر وش نو دیوی وہ ٹیکنگ کا اتنا ہی نہیں لیکن ٹیکنگ کا مزہ ہے الی پہاڑوں میں
یہ تو یہ بات
ک رہے گی نہیں اب اس نے د کیا وہ کیا بولتے ہیں پورا وہ پی گے اور ہر یہ پہ تو پبلسٹی بہتاں ہر طر پبلک پبلک ہے ٹرسپورٹ ہے وغیرہ سب کچ ہے ن یہاں پہ تو
ہوں
تم جاؤ گے پھیل گام کے ن بات کوئی بستی نہیں دکھے گی تمہیں کدھر سے بھی
ایک دم کالی پورہ پھر یہ پب تو رہتی ہوں وہاں پہ بہت بار ہوں آگ گےرور
پیل گام کے بد کوئی ریجیڈینسی نہیں نا کیہ اوپر آکسیجن لیول ہی نہیں نا
نہیں جسی کی بھی آپ کے ساتھ جانے وال جنسنکھیا بھی بہت ہوگی ہویں پر
ہاں یہ ل ہوگ تو رہتے ہیں نا ان کا کیا ہے یہ وہ سلوٹ رہتا ہے جیسے اسٹارٹنگ میں تو پچاس ہزار کو بھیجتے ہیں بعد میں بیس بیس ہزار کا سلوٹ رہتا ہے
ہوں
کیونکہ اس پرار بھی کیا ہے ان لوگوں کو سب کی روکنے کی ویوستھا کرنی پڑتی ہے نا
ہوں
سکھنے کی کھانے پینے کی
اوپر بھی اوپر ہو بھ زیادہ اپ گندگی بھی نہیں بلا سکتے اس چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہوگااں
ہاں وہ توبھی چیز ہے کیونک ہر سو میٹر ایک آجمی والا بندہ کھڑا رہتا ہے وہاں پہ کیدار ناتھ میں تو بہت گندگی یہاں تو کوئی دکھ کتنییا کوئی روکنے ٹونے والا ہی نہیں ہے
ہوں
ن من آپ اس چیز کا تھوڑا دھیان رکھا جا ہے
ا تو پوری آرمی کی اندر آتی
اس کو پوری سی آر پی ار بھی کرواتی ہے سارے ک ہ تم م مطلب یہاں سے اپن جموں میں بگتی بیس کیم کے اندر چلے جائیں گے نا تو یہاں سے آرمی کینوی اپ ان کے ساتھ جائیں گے تو وہی پہلگام تک لے کے جائیں گے گے کی میں یاا کر
میں بول رہا ہوں خداف جو اپنا ر دوبارہ نا
اوکے اوکے کوتا حف ہی